ہلو
السل علیکم ک بائی جان
حلکم السلام بھائی جان بولیے بھائی جان کیا حال چال
سب بڑھیا ہے بھائی جان سب کھرییے تھے بائی جان اپنا بتائیے نا بائی جان
ہاں بائی جان سب خھریی لگ رہا ہے بائی جان نیچے چور آا رک جائیے بائی جان دیکنے دیجیے ا بھائی چار ارے بھائی جان چرا رہا ہے لگ رہا ہے کچھ
ہمائے کا بھائی جن لاٹھی لپی
بھائی جان پیچھے سے آئیے گا بھائی جان دیکھیے گا کہ گرے نا
جی بھائی جان آرام بھائی جان رکھی
اور بھ جان بھ جان بیلٹ لے لیجے بھائی جان بیلٹ ہاں بھائی جان پھیکے ا پھییکک دیجیے تو پھینکیے بھ جانیں
پھینک دیے بھجن لے لیے اٹھائیے اٹھائیے جلدی بیلٹ اٹھائیے
بائی جن بائی ج رکتی رکتی ب جن چور نہیں لگا ہے چور نہیں لگ رہا دوست لگ رہا ہے بھائی
اچھا چھوڑی چھوڑی چھوڑی متمائی بھ جن
تو نہیں بھائی جان اس سے پوچتے کہ کیا چورا رہا ہے اور چرتا تھا بھائی جان ہم لوگ بھی بانٹ لیا جاتا جی
تو سیریئس ہو گیا بھائی جان
نہیں بھائی جان دوست اب چوری کر کے آئے گا بھائی جان گھر میں چوری چوپ پہ کون گرتا ہے اپنا ہی دوست ہے بھائی جان بیساوا جس کا نام نہیں تھا بھائی صاحں بھائی جان کافی ٹھیک ہے بھائی جان ہاں بھائی جان بھیساور نام تھا بھیساور
جی مطلب اس کا اے مت مطلب واستوک نام مصطفی ہے اور بتائے نا بھائی جان کھانا وانا کیا کھائے ہیں کیا کیا کھائے ہیں
ہم تو کھائے بھائی جان چاول دال مار کے آ سبزی جھڑ کے
اچھا چاول دال مار کے سبزی جاڑ کے
ہاں مطلب چاول دال مار اور سبزی ہات جھال متی بات کا نہیں سمجھتے بھائی جان ہم ہم لوگ کا شوٹ کٹ تریقہ ہے
اچھا گجب بولے ہیں لیکن بھائی جانا بہت مزہ کیا ہے
نہیں بھائی جان مزاک کے نہیں ہم تو صحیح بات بولے دیکھیے چاول دال مار کھائے تھے بھائی جان اب آپ کو پتا نہیں چلا تھا اس میں میری کیا غلطی ہے ہم اپنے سارے دوست نہیں بھائی جان ابو جان ہم کو کہے مارے گے بھائی جان جان ہم کافی پیارے لڑکے ہے بھائی
اچھا جی جی ہم پتا ہے سب آپ کو پیارے پیارے چھڑاتے ہیں بھائی جان
ہاں یہ تو بات ہے
اور بتائیے نا بھائی جان کانا مطلب امی جان کھانا کھا لی ابو جان کھانا کھا
ہاں بھائی جان سارے لوگ کھانا تو خالی بھائی جان
اور ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان بہت سہانا ہے بھائی جان آپ کو کیا بتائے
جی
آپ کی طرف کا موسم کیا
جی بھائی جان ادھر کا بھی موسم آج سہانا ہے بھائی جان بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بھائی جان سمجھی
جی بھائی جان
مطلب بہت سکون مل رہا ہے بھائی جن
چلیے تب تو اچھی بات ہے بھائی ج سکون ملنا چاہیے لووں کو سکون نہیں ملے گا تو کیا ہمیں ملے گا سکون
جی بھائی جان سے
ہم لوگ تو ووا پیڑھی ہے بھائی جی ہم لوگ کو سکون کیا چاہیے ہم لوگ تو کانٹے پہ بھی پر بھائی ج سنگرش کیا کرنا ہے بھائی جان ہم لو کوئی لوہا کا شریر ہے کہ سنگرش کریں گے نہیں بھائی جان موج مستی کرنا ہے
نہیں بھائی جان سنگرش بھی ضروری ہے
نہیں بھائی جان سنگرش تھوڑا بھی روری نہیں ہے بھائی جان پیسہ ضروری ہے
ٹھیک ہے بھائی جان سنگرش سے ہی پیسہ آتا بھ جان
ضروری نہیں ہے بھائی جان بگوان جی اور اللہ بھ کبھی چاہے تو برسا سکتے ہیں
جی بھائی جان صحیح بولے ہیں اللہ چاہے تو کبھی بارش کر سکتے ہے پس کا
تب بھائی جان اگر مان لیجیے بھائی جان کل ہم کھیت میں کودال چلا رہے ہیں کل کہیے ہمیں سونا مل گیا بھائی جان تو کتنا اچھی بات رہے گا یہائی بھائی جان بائی جان سنے تھ کہ پہلے کے زمانہ میں راا مہاراجا لوگ کافی سونا دفناتے تھے بھائی جان تو ان میں سے کوئی راج ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے نیچے سونا دفنا دے بھائی جا
گھر ا توڑ دیجیے گا اور جی سی پیسی لے کر پورا دورے کھوون دیجیے گا بھائی ج اس میں ضرور ایک سونا کا ٹکڑا ملے گا بھائی جان اس سے بڑک گھر بنا سکتے ہیں
ارے بھائی جان دقت یہ ہے بھائی جان کہ ہم کتنا بار توڑ تار کے اور جب بنوائے تھے بھائی جان تو پورا خون م کے دھ لے وہی تو آج تک سوچتے کہ راجا مہاراجا کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ ہم لوگ کے جیسا آنے والے پیڑھیوں کے لیے تھوڑا سا سونا دفنا دے کہ کبھی ہم آئیں گے تو کھ دیں گے تو مل جائیں گے
جی بھائی جنس ہی بول رہے ہیں
ہم کو اس دن پچھلا جنم یاد آ رہا تھا اپنا
اچھاچا سچ میں
بھائی جان ہم کو لگ رہا تھا کوئی راجا میرا کرمچاری تھا
اچھا
ہاں ہم اس کو کہے تھے ہم اس کو کہے تھے کہ ایک میرا دوست جنم لے گا اگلی پیڑھی میں اس کے نیچے گھر کے نیچے دو چار کلو سونا دفنا دو چاہید دفنایا ہوگا بھائی جان
تو یہ بھی بتایا ہوگا کہاں دفنایا ہے
شاید بھائی جان جو آپ کا باتھ روم ہے نا اسی کو نیچے دفنایا ہے
سنے نا بائی جان
جی بھائی جا
آپ کو سونا چاہیے تھا آ کے خرید لیجیے اس بہت پیار ر بھائی جان ڈھونڈ لیجیے گا اس میں سے
ہاں بھ جان ہاں بھائی جان صی بولے بھ جان دکان میں تو پیلا پیلا ہوتا پر اپنا سحی میں نا بھائی جان ہم اس دن سچ کر رہے ہیں اللہ کا سم بھائی جان کہ رہے اس دن سپنا آیا تھا بھائی جان کہ ایک دوست جنم لے گا نا میرا اگلی پیڑھی میں ہم اپنے کرمچاری کو کہتے تو اس کے گھر کے نیچے گھر کے نیچے دفنانے کے لیے
جی سونا ہے
اور بتائیے بھائی جان کیا ہوا آپ کیا کیا کر رہے ہو بھائی جان
ہم تو بھائی جان کچھ مطلب الگ ہنر سیکھ رہے ہیں بھائی جان پھر پڑھائی چل رہا ہے بھائی جان دن میں تین گھنٹہ پڑھتے ہیں اور رات کو دو گھنٹہ پڑھتے ہیں اپنا بتائیے نا بھائی جان آپ کا پڑھائی کا چل رہا ہے بائی ج سب
ہاں میرا بھی سب خیریت چل رہا ہے بھیا ہاں ہم قریب پانچ گھنٹہ پڑھتے ہیں بھائی جان
دن اور رات کو ملا کر
نہیں بھائی دن میں چوبیس گھنٹہ پڑھتے ہیں رات کو اس نہیں پڑتے
دن میں چوبیس گھنٹہ ہوتا
ہاں بھائی جان ہوتا نہیں ہے دن رات ملا کر
اچھا تو آپ دن میں بولے ہیں
ا بھائی جان غلط ہو گیا بھائی جن بہت بڑا غلط
بھائی جان آپ سے غلط ہوا کیسے بھائی جان
بھائی جان بھائی جان معاف کر دیجے بھائی جان
کولگی تو بہت اچ سمجھائیں گے آپ سے غلط کیسے ہو گیا مولوی صاحب کو بولیں گے آپ کو
بھائی جان نہیں بھائی جان بھائی جان پلیز بھائی جان انہیں مت کریے گا بھائی جان معاف کر دے بھائی جان جتنا معافی دینا ہےاف
ہ اچھا کوئی بات نہیں مگ بجن
بہت ہم ہم سے کیسے اتنا بڑا غلط ہو گیا بھائی جن بتائیےا بھائی جان ہم کیوں اتنا بڑا غلطی کرتے ہیں
ہ باپی ن جانے پی جان
بھائی جان یہ کتنا غلط بات ہے بھائی جان کی ہم اتنا بڑا غلطی کرتے ہیں جی بھائی جان کیے بھی اب ہم کو کرنا ہی ہوگا بھائی جان اب ہم غلط سدھار لیں گے بھائی جان
جی بھائی جان
یہ بیس آوا دو ارے ب ج بساا دوست ہے نا وہی پریشان
اچھا اور ب پ ہی نا بھائی جان آپ کو بائی سائیکل
ارے بھائی جان یہ جو بائ اس کا جب نام رکھایا ہوا نا بھائی جان تو بہت اچھا نام سوچ کے رکھا ہوا جانتے بھائی جان کیا ہوا
موٹر سائیکل چلا رہے تھ یہ بیٹھ گیا بھائی جان گر گئے اتنا بھاری ہے بھائی جان ابھی اتنا بھاری ہو گئی
جی اور گرے تو گرے تو تو ہاتھ چوٹا کہ نہیں بائی جا
ارے بھائی جان ہاتھ تھوڑی ٹوٹتا ہے تھوڑا سا پیر چھیھل گیا
تھوڑا ہی سا خون نکلا زیادہ نہیں سمجھے
جی
اس کے بع کیا ہوا بھائی جان جیسے ہی ہم جا رہے تھے تو راستہ پر ایک نالی تھا نا بھائی جان
جی بھائی جان
تو گرتے گرتے ہم بھسا کا د پکڑے بھائی جان
جی بھائی جان
دوست کا نام ویسا نہیں ہے
جی بھائی جان
تو وہ گر گیا ہم اس کے اوپر گرئے یہ کہیے بھائی جان نالی تھوڑا چھوٹ تھا بھائی جا
اس میں نہ ہٹے آب نہ تو چل جاتے نالی میں
جی بھائی جان لیکن ٹھیک تھا بھائی جان وہ اس چوری کا پلان بنا رہا تھا بھائی جان تو اب اسے ہم چوری تھوڑی کرنے دیتے
ساہ ساہی کی ہے بھائی جان
بھائی جان کیا چوری کرنے کا پلان بنا رہا تھا
جی
بلاا تھا چلو تارا چورا کے لیا جائے
ستار آسمان میں کا
جی بھائی جان راکٹ بنانے جا رہا تھا
پگلا اگلا ہے کام تار چرا کر لائے گا
ہاں بول تو رہا تھا بھائی جان کہ وہ اپنا مطلب شاید کسی سے کچھ ہے بھائی جان سمجھے
جی
تو اسی کو دینا تھا اس کو
سمجھ رہ ہے بھائی
سم وادا کرورتے ہوت مے چان اتارلہ ہنگ تو ہم نے تیرے دنیا میں چاند ہے تم اس کو دے دے گا تو ہم لوگ کیا دیکھیں گے
سی بولے بھائی
سے جان نہیں دیے بھائی ج کو چل جا ہے بھائی ج لا دیتا ہے تو ہم لوگ کیا دھتے ہیں بھائی ایک ہی تو چاند ہے اتنا سندر کچھ پسند نہیں ہے بھائی جان سارا چیز من سے بتر گ ہے
ہ
تو نیا کھانا بنانے جا رہے ہیں بھائی جان جانتے کریلا کا بھروا
واہ واہ
چنی کا را چاسنی اور تھوڑا سا اس میں تارا کا ٹکڑا
ارے بھائی نا پگ لا گئے ہیں آپ
وہ تارا لائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا تڑ تور کے
مطلب اس اس کا اتنا بۓ ازتی مت کیجیے بھائی جان
نہیں بھائی جان نہیں یہیں پہ ہے بھائی جان کیا بولے گا سن کے کے
اچھا وہیں پہ ہے
ہاں بھائی جان نام تو اس کا کافی اچھا نام ہے بیساب وہ
بھیسا وہ
ہاں لیکن اچھا نام ہے بھائی جان ا ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا رکھیے نا تھوڑا پگلا گیا اس کو تھوڑا توڑیے ارے سحی میں بنا رہا ہے بھائی جان
جی آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی ہے بھائی جان اللہ حافظ ب ج اب اس کو بول دیجیے گا میرے طرف سے اللہ
ٹھیک ہے بھائی جان آپ کا سلام کہ دیں گے
جی بھائی